ہلو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا ٹھیک ہو اچھے سے
اچھے سے ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا آپ کے وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں اچھا ہے
ہاں ہاں آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے
اور گھر میں سب ٹھیک ہے کھانا کھا بایا
ہاں آپ نے کھایا کھانا
ہاں میں نے کھایا میں نے سوچا آپ کو یہ دوست ہی ب د آپ کی ایک دو
نہیں ارے نہیں آ ایسا ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ بھول جاؤ
لگا کہ آپ کو میں بھول ہی گئی ہوں بچ بچپن کی لی ہے
ایسا کبھی نہیں ہو سکتا دوست یہ صرف نہیں ہوتی کہ ہم روز روز کال پہ بات کریں روز روز ملے روز روز ایک دوسرے کے ساتھ بھی کرے
توستی یہ انسانی غلط رشتہ ہے میں نے سوچا کوئی
نہیں نہیں نہیں یہ ایک ایسا بندھن ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے اور زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے بلا میں آپ کو کیسے بھول جاؤں آپ کے ساتھ تو میں نے زندگی کے اتنے حسین پل گزارے ہیں
صی دو ظریعہ نہیں ہوتے بلکہ یہ یہ ایک طاقت ہوتی ہے جو مشکل مل وقت بنتی ہے
ہاں صحی بات ہے ایک سچا دوست وہ ہوتا ہے جو ہر حالات میں آپ کے ساتھ خیر کرے خوشی ہو یا غم ہو کامیابی ہو یا ناکامی سچا دوست کا بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے وہ آپ کو سمجھتا ہے آپ کی بات سنتا ہے آپ کو صحیح راستہ دکھاتا ہے ایسے ایسے تو زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہوتے ہیں ہے نا یہ بات ہے
صحیح سچ میں آج کل کے دور میں اکثر لوگ دوستی کا مطلب صرف پھر فائدہ لیکن اصل دوستی ہو وہ ہوتلب یا غرض نہ ہو
ہاں آپ کو پتاہ میری ایک دوست ہے وہ مجھے فون کر رہی تھی پتہ نہیں آٹ پانچ چھ مہینوں کے بعد مجھے پتہ نہیں یاد آیا اس نے مجھے کی فون کیا اس کو کیا یاد آ گئی م آپ کو پتا اصل میں کیا بات تھی اس کو اسائمنٹس ل نہیں تھے تو مجھے اس لیے
دیکھا اپنی رض کی یہ فون کیا ہے
ہاں اور رہا ایسے کب بھی وہ مجھے فون نہیں کرتے اورے ر مجھ مجھے اسائنمنٹس لکھوں میں بزی ہوں پلیز وہ یہ ویسے وہ مجھے کبھی یاد بھی نہیں کرتی ہے کیسے دوست ہے آج کل ہے نا لیکن جو جوب بچا دوستوں تو ہے نا وہی ہمیشہ مطلب ا کا ایسے دوست کم ملتے ہیں لیکن جو مل جائے تو ان کی قادت کرنییے
ہے ہاں سچی دوستی میں محبوت ہے ایسا دوست کم ایسے دوست لیکن جو مل جائے تو ان کی ادر کیمیکل کہ یہ دوستیاں مطلب بہت ہی ہے نا آپ کو پت ہے میری اور بچپن سے ہے بچپن سے ہماری فیملیز ہے نا وہ بھی آپس میں ہوگی گئی اب اتنی کبھی بھی مجھے میری زندگی زندگی میں یہی لگا کہ انہوں نے میرے سے مجھے کب بی بھی ان کی ضرورتت ہوتی ہے نا ا بی بھی رات کے بارہ بجے بی مجھے تب بھی میری مدد کریں گے
وہی میں آپ کو بول رہی ہوں نا اگر جو مل جائے نا ایسے دوستوں کی قدر کرنی چاہیے دوست انسان کی شخصیت پر بھی گہرا اثر ڈالتا اچھے دوست انسان کو اچھا بناتے ہیں اسے بری عدذوں سے بچاتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھنے کی ہمت دیتے ہیں ہوں برے دوست ن کو
ہاں غلط راستے پر
ہوں
کو خراب کر دیتے ہیں اس کا انتخاب بہت زیادہ چاہیے
ہ اسٹوڈینٹ لائف میں دوست کی اپنی الگ ہی اہمیت ہے جب ہم اسکول جاتے تھے یا کالج کے دوست زندگی بھر یاد رہتے ہیں ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت ہمیشہ یادگار ہے تا ہے اچھے دوست پڑھائی میں بھی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کے کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور مشکل سبجیکٹس کو آسان بنا دیتے ہیں
صحیح ہے دوستی صرف ہنسنے بولنے تک کبھی کبھی دوستی کو سمجھ سھنا اسے روکنا اسے صحیح مشورہ ہوتی ہے اگر دوست غلط ہے نا تو اسے روکنا چاہے چاہیےتی ہے
ہ ہ ہ یہ بھی سچ بات ہے لیکن آج کل ایسے دوست ملنا نا بہت مطلب ناممکن جیسے بن گیا آج کل سب مطلب ہی ہے جو سچا دوست ہوتا ہے وہ کوئی کوئی ہوتا ہے سچے دوست کبھی حنسد بھی نہیں کرتے وہ آپ کی ہماری کامیابی پہ خوش ہوتے ہیں ہماری ناکامیوں میں ہمیں تسلی دیتے ہیں وہ کبھی آپ کو نیچا نہیں دکھاتے بلکہ ہمیشہ آپ کو حوصلہ ب بڑاتے ہیں ایسے دو زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں
سچ کہاں آپ نے ڈیجیٹل دور ہے نا اس میں لوپر بہت دوست بنان کہتے ہیں دوست سچا نہیں نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں یہ کام اپنے دوستوں کو سمجھنا چاہیے کہ اور بھروسہ کرنا چاہ چاہیے جو خواہ ہو
ہ ہ دوستی میں ریسپیکٹ اور ٹرسٹ سب سے مطلب بہت بڑی بات ہے اور ضروری بات بھی ہے اگر ٹرسٹ ایک بار ٹوٹ جائے نا دوستی میں تو دوستی کمزور ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ ایمانداری سے پیش آنا چاہیے ا اپنی دوستی کبھی نہیں توڑنی چاہیے اور ہاں ان کو بھروسہ کبھی بھی نہیں دوڑنا چاہیے
ایک بار بھروسہ ٹوٹ ج جائے نا پھر ہمیشہ مطلب وہ ثرار پیوار م میں جب درار پڑ جاتی ہے نا مصیورت پڑ جاتی ہے
ہوں ہمیشہ خوشی ہو خون ہوتا ہے جب زندگی میں ایک اچھے دوست ہوتے
ہاں ہاں سچ میں دو دوستی تو ایک سچے دوست رہتے ہیں وہ کم کی زندگی میں ہمیشہ کو ہے اسی لیے ہم کیا کہتے نر کرنی چاہیے اور ہمیشہ سچی اور دوست بننے کی کوشش کرنی چاہے
دوست انسان کو تنہائی سے بچاتی ہے جب انسان اکیلے محسوس کرتا ہے ایک سچا دوست اس کے سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے وہ اس سے ہنساتا ہے اس کے درد کو کم کرتا ہے اسے محسوس کرواتا ہے کہ وہ کھیلا نہیں ہے
سچ کہاں دوستی میں کبھی مک مقابلہ ہوتی ہے دونوں دوست ایک ایک دوسرے کے ہے اور ایک دوسرے کے آگے کے لئے ان کو انکریج کرتے ہیں یہ یہ پازیٹو سوونچ دورت بناتی ہے
ہ ہ ہ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں مطلب فارملٹیز نہیں ہوتی ہے دوست کے ساتھ انسان اپنا اصل روپ دکھاتا ہے بنا کسی ڈر یا جھجک کے یہ آزادی اور کا ٹ ہی دوستی ا کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے
سچ ہے لیکن ایک چیز ہے میں نا مطلب اب سے زیادہ موسم اور سچی دو دوستی ہو کوئی مطلب ہوتا تھا سیلفشنس خود غرضی جٹ
میں بیا جو بش میر دوست ہوتے ہیں وہ کبھی بھول بھی لے جاتے ہیں میں نے بولے جو دوست باس میں ہو نا وہ کبھی نہیں ب ان کو کبھی نہیں بولتا ہے انسان پھر وہاں ڈھوم رہے ہیں ہمارے پاس رہے انہیں ہمیشے رکھتا ہے
اچھے بچپن کے دوست تو ہمیں ان کی یاد کبھی نہیں بھولتی
ہ آپ بھی ایسا مت سمجھو کہ مجھے آپ بھول گئے ایسی کوئی بات نہیں آپ مجھے ہمیشہ یاد ہو ہمیشہ یاد رہو گی ایسے نگیٹو تھاٹس آپ نے دماغ میں کبھی مد ل آیا کرو نست ہو ہمیشہ میں جب بھی میری ضرورت پڑ رہے ہ ہ آج کل انسان اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے نا کیا ہی ہوت ہے گھر کہ پریشانیاں ادھر ادھر کیا ہے کرے آپ ایسا نہیں س سوچو ٹھیک ہے
چلو کوئی بات چلو بیٹھو کرو آب
ہاں چلو چلو ٹھیک ہے
ححافظ
بکے اللہ حافظ